سرو
ہیلو
ہیلو السلام علیکم السلام عل وعلیکم السلام جی سب کہہریت
جی جی بھائی ہم سب کہہلے آتے ہیں بس اللہ ہی رہنا سے
کھانا پینا ہو گیا آپ کا
جی بھائی جان
اچھا صحیح ہے اور سنا ہے بالکل بالکل سب خیریت جییک ٹھ
اور آپ کے یہاں پہ موسم وغیرہ کیسا ہو رہا ہے
موسم وغیرہ سب بڑھیا ہے
اچھا اور بتائیے آپ کے آپ کے یہاں کے ماحول کے بارے میں کچھ
جی تو آج ہم کس ٹاپک اور بات کر رہے ہیں
جی آپ بتائیے اسیف کر لیں گے
جی جی تو الا بعد ہم جو ہے ایک ایسے ہی ٹاپک پر بات کریں ہیں جو کہ عظمت کے بارے میں یعنی علم و حکمت اور دور یعنی سعور انسانی کے ارد ارد کا تو مطلب اس کے بارے میں ہے کہ جوان کی فسات بلاغت کے ساتھ ساتھ ایسی عجیم بے مثال اور ذہن کسا جو موجوع کا عحد کریں گے جس نے اور انسانی کو ظلمت سے نکال کر تجلی کے عاملہ اعلی مکان پر فائل کیا ہے
جی جی بالکل بالکل جی جی بالکل جیسے کہ یعنی کہ آج ہماریے اس نستش کا میب ایک ایسا نیاایت کر لیی اور حیاتی موجو ہے جو کسی ایک فارم یا خطے تک محمود نہیں بلکہ پوری کائنات کی بقا اور ترقی کا جامین ہے کہ آج ہماری اس تفصیلی گفتگو کا عنوان سائنس یعنی کہ وجان کا مہتو مشاہدہ ایک قدرت اور معاشرے پر اس کے لاجواب
جی جی جی بالکل بالکل
تو مطلب آج مطلب سائنس مطلب جو ہے وگیان کا استعمال ہم عام طور پر پر کرتے ہیں تو یہ مطب وہاںچ یعنی چند مشینوں کمپیوٹروں یا تجربہ گاؤں کا نام نہیں ہے بلکہ میرا ماننا ہے کہ سائنس میں ایک مجنم نہیں بلکہ یہ تو دراصل سوچ کا سلیقہ ہے اور سچ کو دریات کرنے کا ایک پاکی جا سفر ہے جب انسان نے پہلی بار پتھروں کو رگڑ کر آگ جلائی تو وہ جو ہے انسان کی ابتدا تھی آج کا جو انسان ہے مصنوعی جانت کے حقوق پر پہنچ چکا ہے اس و طویل ارتقابء اور آپ کے دانہ سمندانہ خیالات کیا کہتے ہیں
جی جی جی بالکل بالکل یعنی کہ سائن دراصل عربی لفظ علم کا ہی جدید روپ ہے مطلب جس کا افہوم ہے افہوم یعنی کہ ارتھ ہے کہ جاننا اور پرکھنا کائنات کے چھپے ہوئے راجوں سے پردہ اٹھانا اور مشاہدہ کرنا اور پھر تجربے کی کسوٹی پر پھنس کر کسی حقیقت تک پہنچنا ہی سائنس کا اصل فلسفہ ہے اور سائنس نے انسان کو بم انھ وشواس اور جہالت کے اندھیروں سے ازادی دلائی ہے اور اگر اج سائنس نہ ہو ت تو انسان آج بھی طوفانوں بیماریوں اور نے بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے جی ہماری القدس سامین کی خدمت میں سائنس کی اس عظمت کے کلیدی اباام کو نایت گہرائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں
جی جی بالکل بالکل آپ نے جی ترت فرمایا تو مطلب یہی ہے کہ جو مطلب آپ نے بتایا اس کے بارے میں تو ہمارے جو خیال آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک مطلب ایسا دور تھا جب لوگ آکاشی بجلی کو کڑکنے یا بابا کے پھیلنے کو کسی گغبی طاقت کا جو ا گجب سمجھتے تھی اور خوف میں جیتے تھے سائنس نے اس وہ سور میں کیسے تبدیل کیا تو اس کے بارے میں دیکھیں تو یہی ہے کہ سائنس کا مطلب سب سے عظیم اور پہلا ایسا ہے کہ جو مطلب سائنس نے انسان کو سکھایا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی رما ہوتا ہے اس کے پیچھے علت اے مولود کا ایک ملب عڈلی کام کرتا ہے کوئی بھی واقعہ بنا کسی وجہ کی نہیں ہوتا جب انسان کی انسان نے بادلوں کی مطلب ٹکرانے ٹکرانے پیدا بجلی ہونی ا کہ جو سائنسی ہی سبق کو جانا تو جو اس کا کپ جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہو گیا اور اس نے اس بلی کو قید کر لیا جو جس سے وہ اپنے گھروں کو روشن کر رہا ہے تو کیلے کو ڈٹھانے کا واحد ذریعہ بنا توع تبت د م کل پ و گیا خلات
جی جی بالکل بھائی جان آپ نے بہت ہی درست بات فرمائی ہے یعنی کہ بات نہ کرے تو یہ گفتگو اد دوری رہے گی ایک زمانہ تھا جب معمولی بخار یا چیچک جیسی بیماریاں پوری پوری بستوں کو سفا ت س مٹا دیتی تھی آج سائنس نے موت کے منہ سے انسان کو کھینچ نکالا ہے یعنی کہ آپ نے یعنی کہ سائنس نے تبت کی دنیا میں جو مہجے دکھائے ہیں وہ انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں یعنی خوردبین کی ایجاد میں ان مخفی جراموں کو انسان کے سامنے بھی پردہ کر دیا ہے جو آدرش قاتل تھے پینسلن سے اور ٹیکے کی دریا نے انسانی عمر درج کوئی یقینا بنایا ہے جیسے کہ آج کینسر جیسے مفلوج کر دینے والی امراض کے خلاف بھی سائنس نے ایسی ادوائت اور شلیہ چکسا کی تکنیکی ایجاد کر لی ہیں کہ انسان کے کی حیات مفلوج ہو گئی ہے انسان درصل انسانی وجود کے لیے صفا کات دوسرا نام بن چکی ہے
جی جی بالکل بالکل تو یہی ہے کہ پرانے جمانی میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے مہینوں کا صبر طے کرنا پڑتا تھا جو اجد کشف تکلیف د بتااتا آج جو انسان ہے تند گھنٹوں میں کیا سمندر پانچ پہنچ جاتا ہے دوریاں کے اس سمٹنے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارا مطلب یہی ہے کہ جو سائنس نے وت اور فاصلے کو جو انسان کا غلام بنا دیا ہے تو یہ کیجاد سے لے کر کلائی پروج تک جو سفر ہے وہاں انسان کی مستقل مزاجی سائنسی سوچ کا ہی تو نتیجہ ہے ریل گاڑی ہوائی جہاز تز رفتار کشتییاں جو ہے انہوں نے ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کیا ہے مطلب چاند بیک جیسے سیاروں پر اپنے کرم جمانے کی جستجو ایک ایک مفروع عمل ہے تو مو صات کی جدیت کے بارے میں کیا کھیلاات ہیں
جی جی بالکل بالکل موصلات کا تو پوچھیے عت کیونکہ دور جب خطوت اور کفتروں کے جل کے پیغام بھیجے جاتے تھے اور کہا جات کہاں آج کا یہ ڈیجیٹل دور کی پلک چھپکتے ہی دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھے شخص سے نہ صرف بات کی جا سکتی ہے بلکہ اس کا دیدار بھی ممکن ہے یعنی کہ یہ تو درصل ایک اسو ہی ہے جس نے پوری دنیا کے علم اور انسانوں کو ایک مٹھی میں بند کر دیا ہے اور انٹرنیٹ سیٹیلائٹ اور اسمارٹ فون کی ایجاد نے معلومات کے اصلے کو اس قدر سہل اور کسادہ بنا دیا ہے جیسے کہ آج ایک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 صاحب ایک ٹھیک یار ہے نک تجارت تجارت ہویا سیا سیاستت ہر صوبہ آج اس ڈیجیٹل نظم کا ممنون احسان ہے یعنی کہ سائنس کے آدب تعمیر اشن بنم طبائی
بالکل یعنی جہاں سائنس نے انسان کو اتنے لاجواب تحائف دیے ہیں وہیں ایٹم بم آلودگی جیسے اور ہتھیاروں کی جو ہو کچرا پیدا ہو چکا ہے تو یہ سائنس کے سات اخلاقی اقدار کا ہونا کتنا لازمی ہے اور مطلب ہماری اس پوری گفتو کا سب سے کلی تھی سنجیدہ اور مرکزی لو ہے دراصل سائنس ایک بیج وہاں دوداری تلوار کی مانند ہوتی ہے اس بات پر اور ایک ایک ہھ مزاج ہونا چاہیے کیونکہ انسانیت اور محبت سے محبوب ہوتا ہے سائنس کچریعے پ لیے بجلی بنانا تو بکماری ختم کرنا عدھی لیکن نفرت کا جو اور تبفر اسے دوسری رام میں لے جا سکتا ہے تو مطلب یہی ہے کہ مگر اس طاقت کو برتنے کی حکمت ہمیں صرف اخلاقیتی سے آ سکتی ہے
جی جی بالکل بھائی جان تو آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی جان آپ سے بات کر کے کہ ہمیں بہت اچھا لگا
جی خدا حافظ
اللہ
آ